وعلیکم السلام ہاں اھ سے آپ ٹھیک ہووں
الحمد للہ میں ٹھیک گھر میں سب
ہاں بس اچھا سے اور سنا
شکر اللہ کا وہ مجھے آپ کو چاہیے نئے سوٹس آئے ہیں اب
وہاں سے شور بت آ رہا ہے کچھ میوزک
ایک سیکنڈ رکو میں اندر جاؤں گی ا
ہ ہ آواز کلیئر نہیں ہوتی ہے ا ت
ہاں ہاں اچھا کیا آپ نے بولا میں بول رہیوں کہ سوٹس آئے ہیں نئے آپ دگی وہ میں ڈالوں گی واٹس ایپ پہ ان کا ان کی فوٹو
ہاں ڈالو میں دیکھوں گی کیا
ہاں ہاں
مجھے پسند آئیں گے تو میں دیکھوں گی
نے پھر وہ سلے وہ سوٹس بنائے چھ
نہیں نہیں
اچھا ٹھیک
میں نے نہیں سلی میں نے کوئی بھی سوٹ نہیں سلا بس ایک سوٹ سلا میں نے وہ جو میں نے ایمرجنسی میں سل کے لایا پتا کون سا
اچھ ٹھیک ہاں جو نا ملٹی کلر کا ہے
کون سا ہاں جو ملٹی کلر کا ہے
ہاں وہ میں نے دیکھا بہت اچھا ہو گیا تھا
ہوں
وہ کتنے میں لایا تھا
وہ میں نے بائی سو میں
ہاں وہ بہت اچھا تھا وہ کیا تھا وہ کاٹن تھا
سن تھا مسلین کوٹ نہیں تو مس تھا لیکن کٹن تھا لیکن مس ہے
اچھا ٹھیک اور آپ نے کچھ اور سوٹس لائے پھر
ہاں
اپنے اور سوٹ س لائے
میں نے بہت میں نے تیس سوٹ سوائے
اچھا ٹھیک جو آپ نے بھیجا تھا نا مجھے وہ پتہ نہیں وہ کون سا کلر کا تھا جو نا یہ تھوڑا ہیوی تھا جب آپ نے بولا کہ یہ لائٹ کلر ہے زیادہ وہ پھر وہ ہاں وہ واپس دیا آپ
ہاں ب میں نے با دس دیا
اچھا پھر اس کے بدلے کچھ لایا
نہیں میں ایک لانے والی تھی لیکن اس نے اس میں ڈسکاؤنٹ ہی نہیں کیا کیا پھر مجھے بھی غصہ چڑھا میں نے لایا ہی نہیں
اچھا ٹھیک اور آپ نے پتا تھا کہ بہن نے ایک سوٹ لایا ہے اس نے اس کے پیسے دیے پھر
نہیں وہ میں نہیں دیے
ہاں اچھا ٹھیک وہ کتنے میں تھا وہی سورج بہن نے لایا تھا
پرسوں
ہاں
جو میں نے تے والا بولا
میں بول رہی ہوں کہ جو اس نے لایا نا آپ کی بہن نے جس کے پیسے آپ نے بری
ہاں وہ میں نے ہی پیسے دیے
میں بول کے وہی سوٹ کتنے میں
چودودہ سو میں
اچھا ٹھیک میں سوچ رہی تھی میں ایک سوٹ لاؤں خود کے لیے کیونکہ میری کزن کی بیٹی کی شادی ہے
السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی
پر مے میرے پہ زیادہ سوٹس اچھا اچھے نہیں لگتے پت نہیں کیوں
ٹھیک نہیں سوٹ مطلب ڈفرنٹ کلر سلانے ہوتے ہیں
ہاں وہ بات بھی ہے پہلے یہ پتا چل جائے کہ کون سے کلر اچھا لگتا ہے
تم پہ کون سا کلر سوٹ ہوتا ہے
ا بائڈ کلر ہی مجھہ اچھی لگتا
او ہوو
ل لگاائے ہیں وہ ہے گری کلر کا
میرا ہاتھ ہی جل گیا
ہائے ہائے
زیادہ مچائے گی ری اس پہ
نہیں میں نے گیس ابھی بند کیا چاہ اس پہ بوائل ہو رہی تھی
اچھا آپ نے ڈکن نیچے کیا تو اس کے وہ یہ واٹر ویپ
کہ جو یہ ہے نا اس کا بھاؤ وہ آپ کے ہاتھ پ گیا وہی
ج
میں بونوں کیسے جلا ہات پانی پیو پانی پیو پانی پیو پہلے اس سے فرق ہو جائے گی جی
میں نے گیس ابھی بند کیا
ہوں
گیس جو چولہے پہ ہوتا ہے نا جس میں برتن یہ رہتے ہیں میں نے اس کو ہ سے پاگڑا
اچھا ٹھیک وہ میں بول گ تو مت زیادہ زیادہ ا مت احمد زیادہ جلا
ہاں ہاں
اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالو آرام آئے گا
ہاں صی مجھے بہت عذاب ہوا
لگی ی اس پ ھنڈا پانی رلو ٹنڈہ
وہ تو پورا جل گیا نا اب اس میں یہ نہیں ہے جل نہیں ہے وہ پورا جل گیا اب خاص سے عذاب ہو گیا سر میں تارے تھ
ڈاکٹر کے پاس میں گئی پھر آپ
صبح نکلی ڈاکٹر کے لیے وہاں ڈاکٹر ہی نہیں تھا
کسی اور کی بات جاتی وہ یہی ہے صرف
یہاں پہ تین ڈاکٹرس ہیں
ہوں
تینوں بند ہے اور سنڈے تھی نا
ہاں آپ جاؤ پاپا آئے گا نا پھر اس کے ساتھ جا گاڑی میں پھر ہوگا لال چوک سائڈ سے تو اتنے ہوتے ہیں
ہاں وہ شام میں مطلب کوئی آئے گا
ہاں جانا ضرور کل سے آپ کو بہت عذاب ہو رہا ہے
مجھے مندی سے آزاد ہے
ہاں جانا تھا نا پھر آرام ملتا اور اس میں مجھے بھی ہے تھوڑا مجھے ہوگئی
مجھے برابر ایک ہفتہ ہوا برابر ایک ہفتہ تو میں ایک ہفتے سے نہیںک مجھے پاپا ایک ہفتے سے ہو رہے جاؤ جاؤ جاؤ
جانا تھانا خود ہی عذاب ہے پھر آرام ملتا
ہاں ہو ہاں زیادہ چائی ہو گیا ہاں بنا لی
اچھا آپ کی بہن کدھر ہے
بیڈروم میں اندر
اچھا ٹھیک ہے ابھی آرام کرنا آپ بھی آرام کرنا کیونکہ
بس آپ کے ساتھ یہی پانچ چھ منٹ بات کروں گی پھر آرام کروں گی
ہاں پہلے چائے پینا
میں میں نے کھانا دیر سے کھیا میرا مڈ نہیں چائے پینے کا اگر میں سو میں سو بھی نہیں پاتی ہوں
آپ کیا ہوا بناا اسے بہت آرام ملے گا
اتنا مطلب حایکت ہی نہیں ہے اب میں ک ہووا بناؤں
تھے اس سے ب مجھے ج بھی یہ نا گلے میں میری مما نے میری بہن نے بنایا خود کے لیے اس نے بنایا پھر مجھے بھی دیا میں نے تھوڑا سا پیا مجھے نہیں پتا تھا میں نے پیا نا مجھے بہت آرام آیا پھر میں نے خود کے لیے خود بنائے ایک دو بار بہت فرق ہو گئی
ہوں
ابھی بنانا
ٹھیک ٹھیک
آپ کیا برتن توڑ رہی ہو
بس نہیں ڈھونڈ رہی میں یہ نا برتن کی جو باسکٹ ہوتی ہے نا
ہاں
وہ خالی کر رہی ہوں
کیوں
اس میں زیادہ برتن دھو کے تھ وہ اپنے ڈائرز الماری میں رکھ رہی ہوں
اچھا ٹھیک
ہ آپ کے کروں ب جو سب بیٹھیں گے تو پھر کام کون کرے گا میں تو صبح چھ بجے سے مطلب کسم سے کھڑا ہوں بیٹھی بھی نہیں ہوں
تھوڑا اور آرام بھی کیا کرو
میں تو ابھی بیٹھھی نہیں وہ تو بیٹھے ہیں صاحبب میں ہی ایسی ہی ہوں
چائے بناؤ گی نا پھر آرام کرنا
ہاں وہ بات تو صحی ہے
آپ کو پتاہ ہے جب میں ایسے دن بھر کام کر نا مجھے اتناغصہ اا ہوتا ہے شام کو پھر میری ماما م مو جی بولتے میری بہن مطلب نا ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں پھر مجھ سے
بسی تو میں نے ہوتی ہوں ایسے میں مطلب بہن ہے وہ کرتی ہے میں زیادہ نہیں کرتی ہوں میں پتاہ میں کیا کرتی ہوں صبح کا کام ہوتا ہے نا میں وہ کرتی ہوں
ایک دن
پھر دن بھر میں نہیں کرتی مطلب ماما کو خود کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے میری جیسے مطلب کبھی برتن نکلے یا کچھ سبزی مطلب کرنی ہوتی ہے چاپ کرنی ہوتی ہے تب جا کے میں اس کی ہیلپ کرتی ہوں بنانے پھر میں شام کو بست ڈالتی ہوں اور شام کے برتن ٹوڑتی ہوں بس
ٹھیک ٹھیک
ویسے میں دن بھر تو نہیں کر دن بھر میں نہیں کرتی ہوں صبح کا کام پھر دن بھر بیٹھی ہو رہتی ہوں پھر شام کو کرتی ہوں
مگر ایسا بالکل نہیں ہے کہ مطلب کبھی کام ہو پھر بھی میں بیٹھوں نہیں جب کام ہوگا نا تو میں اٹھتی ہوں میں کام کرتی ہوں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں
ٹھیک میں بہن کو بول رہی تھی روٹی لانے جو میں خود جاؤں گی
ہاں جاؤ اس نے کیا بولا
اس نے بولا میں نے ہی جان کیے تو سارے ایسے ہی مجھے اتنا کچستا آ ہے
بھائی نہیں ادھر چھوٹا بھائی کب جو
کوئی نہیں ہے
کتنا دور ہے وہ
بس یہی آپ خود سے جاؤں گی ا دو منٹ لگیں گے
اچھا ٹھیک
ہاں اپپ بھی ہو نا چائے پ
ہاں دے دو چاہے اسے وہ بچارا تھکہ
ج
اور کے وہ تھا کہو وہاں سے آتا ہے تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کروکری نہیں اٹھائی میں ابھی تک بیٹھی بھی نہیں
آپ بولتے ہو اس کو کہ میں ایے بیٹھ کی بھی نہیں ہوں میں کیسے کروں
بونا میں شانتی سے بیٹھی میں نے سوچا جو جس کو سوچ وہ وہ سوچے گا
نہیں ان کو تو پتہ ہے تم دن بھر بیٹھ
نہیں وہ نہیں وہ س سوچتے ہیں
یار ایسا کیا ہے سب کو اگر مل کر کام کریں گے نا تو سب جب ایک تو جلدی ہوگا اور زیادہ عذاب بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اوکے کیا اللہا
اللہ حافظ